تو اسحمت اللہ ہی برا کاتہو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورکاتہ
اور جی خیریت سے ہیں آپ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی
الحمد للہ خیریت سے ہیں آپ بتائیں کیسی ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی طرف
جی اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک سب خیریت سے ہیں عیش ع آرام سے ہے آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے خیریت سے ہیں
چلو ہ ہ ہاں اور باقی سب ٹھیک ہے
اچھا
اور بتائیے آپ سب بڑھیا ہے
جی سب ٹھیک ٹھاک ہے آپ آج آ کل جو موبائل فون جو ایک فون سل ہے
جی
اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں اور بہت سارے نقصان بھی ہیں تو آپ کو ایسا کیا لگتا ہاں آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہے
اب دیکھیے کوئی اگر کوئی چیز بناتا ہے اگر آپ اس کا صحیح استعمال اچھے سے کریں تو وہ آپ کے لیے فائدے مند ہوتا ہے اگر آپ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور زیادہ دیر تک استعمال کرتے ہیں اور آپ نے روٹین بنا لی ہے کہ آپ اسکرین ٹائم اس کو زیادہ دے رہے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا جی تو آپ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کرتے ہیں صحیح کام کے لیے جیسے پڑھائی کے لیے بہت سارے لوگ اس پہ کوچنگ کلاسز لیتے ہیں آن لائن ڈی کرتے ہیں تو کے لوگوں کے لیے تو بہتر ہے لن جو لو صرف دن بھر سوشل میڈیا اور انسٹاگرام اور واٹسپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بیکار ہے اور خاص کر جو آج کل چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو موبائل میں دن بھر لگے رہتے ہیں
جی صحیح فرمایا آپ نے فون کا اس ا گاؤں وغیرہ کبھی ایک یہ اچھی مطلب اس کے بھی اچھایی بھی ہے اور برائے بھی ہے جیسے کوئی انسان دین کے بارے میں جانتا ہے اس کو دین کا علم ہے وہ قرآن کے بارے میں جان کسی صورت کے بارے میں جانتا ہے وہ اگر انسٹاگرام کے ذریعے کچھ پوسٹ کرتا ہے اور اس کو جو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو بڑھتے ہیں سنتے ہیں اور کچھ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے ہیں تو اس کا بہت ثواب ہے اور اسی طرح اگر کوئی انسان اگر ہم دین کی اس سے بات کر رہے ہیں اگر دین کے اس سے نظریے سے دیکھا جائے کوئی انسان جیسے کہ ہمارے جو ریلیجن ہے ہمارا وہ ہے اس میں گانا وانا اور یہ ڈانس سب حرام ہے تو کوئی کوئی بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں انسٹاگرام پہ گانے وغیرہ ڈالتے ہیں یہ سب ڈالتے ہیں ریلس یہ سب ڈالتے ہیں تو جتنے انسان اس پہ دیکھیں گے جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے اتتے گناہ کاؤنٹ ہو ہوتے جائیں گے تو جس کا یہ یہ برائی بھی ہے اور اچھائی بھی اس کی یہ ہے کہ ہم اچھی بات اس سے لوگ تک پہنچا سکتے ہیں ہم سوچ سوشل میڈیا سے ہم جیسے کم لوگ کو جانتے ہیں تو زیادہ لوگ رہتے ہیں اپنی جو بھی ہمیں اچھا بتائیں اس کو ہم انسٹاگرام فیس بک واٹس ایپ کے زیعے اپنی
جی
اچھی باتیں دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ ہر مسلمان فرض بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کے بارے میں کچھ پتا ہے تو آپ دوسروں تک پہنچائیں
ہوں ہاں یہ بات تو ہے موبائل ایک ذریعہ ہے جو آپ کو صحیح راستے پہ لا بھی سکتا ستا ہے آپ ایسی بہت ساری معلومات اس سے حاصل کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ وہ بڑی بڑی بککس خریدنی پڑگی اسکو پڑنی پڑ گی لیکن اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس میں ہر طرح کی نالج اور ایسی ایسی ایسی آپ کو نالج اس میں ملے گی کہ آپ کو لگے گا کہ کہ ہاں میرا موبائل یوز کرنا بہتر ہے اور مجھ سے اس سےہ فائدہ ہو رہا ہے
جی مجھے دین کا بہت زیادہ علم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ فون سے ہی زیادہ ملا ہے کیونکہ اس میں بہت ساریے ایسسی پوسٹ وغیرہ آتی ہیں دعا لسٹ آتی ہیں یا کوئی بھی اسٹوری آ گئی دین کی کسی صحابہ کی کسی نبی کی تو میں نے اس سے پڑھا ہے مجھے پھ اس پہ فون پہ پڑھنے کا شوق بھی ہے مجھے ریڈنگ کرنے کا تو اس سے میری انگلش بھی اچھی ہوئی ہے کیونکہ جتنا انسان پڑھتا ہے اتتا ہی اس کا اس میں اچھا ہوتا ہے
جی
اور جو بھی میں نے دعا وغیرہ لکھ رکھی ہے اس کا دعا پڑھنے کا کیا اس کا فائدہ ہے کیا اس سے ملے گا اس کا آخرت میں کیا فائدہ دنیا میں کیا فائدہ اس س کیا عجر ہے تو وہ سب پتا ہے تو وہ سب کہہ سکتے ہیں کہیں نہ کہیں مجھے فون سے یہ پتا چلا ہے تو فون کہیں نہ کہیں میرے لیے ایک اچھائی ہی ذریعہ ہے مجھے کبھی پڑھنا ہوا لیکچر دیکھنا ہوا کسی کچھ کرنا ہوا تو فون سے بہت زیادہ آرام رہتا ہے بسایک انسان فون کا غلط استعمال نہ کرے غلط کرے تو پھر آپ کے لیے غلط ہے بای فون کہہ سکتے ہیں ایک اچھی چیز بھی ہے
جی ٹیکنالوجی کے ساتھ وقت کے ساتھ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے جتنی جدید ٹیکنالوجی کا آپ اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں گے آپ کے لیے اتنا فائدے مند اور مفید رہے گا لیکن آج کل دیکھا گیا ہے آج کل دیکھا گیا ہے جیسے کہ مائیں چھوٹے بچوں کو اپنے موبائل پہ لگا دیتی ہیں تاکہ کہ وہ روئے نہیں تو وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسے بچوں کی چھوٹے سے ہی عمر میں عادت پڑ جاتی ہے اور موبائل کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر ے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں اور خالی موبائل میں وہ لگے رہتے ہیں دن بھر مصروف رہتے ہیں مو موبائل میں اگر آپ انن سے موبائل لے لیں
اور بچے لوگ کون سے اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں اور بری چیزیں بھی سیکھتے ہیں کیونک کہ جو ان کو ویڈیو میں دیکھے گا وہی سیکھیں گے
جی تو یہ سب ہوتا ہے آپ ان کو دیجیے ان کے کام کے لیے ان کی اچھے کاموں کے لیے تاکہ وہ پڑھائی سے وہ اس سے نالج لیں
تو انہیں جیسے کچھ دین کا لگاا ایب سی ڈی لگا دیں ون ٹو لگا دیں تو وہ سیکھیں تو اپنے علم کے لیے سیکھیں ان کے لیے دنیا کے لیے بھی سیکھیں آ کرر کے بھی سیکھیں
جی ج تو یہ ایسے ایسی چیز لگانی چاہیے جس سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں
بہت ساری مائیں ہیں جو یہ سب دکھاتی ہیں ان کو فون پہ یوٹیوب پہ تو وہ نعت وغیرہ یاد کر لیتے ہیں یا دین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں یا اللہ پاک کے نائنٹی نائن نیمس یاد کر لیتے ہیں تو یہ سب بھی ایک اچھی چیز ہے کہ وہ کارٹون میں بنا کے یہیں سے دکھا دیتے ہیں تو بچوں لوگ کو بھی دیکھنے میں مزہ آتا ہے
جی
کو بورنگ بھی نہیں لگتا ہے تو کر بھی لیتے ہیں اور فون کی ایک اچھی اچھائی یہ بھی بھی ہے کہ جیسے کہ ہمارے کوئی جاننے والے جن سے محبت کر ہیں ہمارے قریبی کہیں دور رہتے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں پہلے فون نہیں تھا تو بڑی دقت رہتی تھی انسان خط لکھتا تھا مہینوں بعد پہنچتا تھا تو اب ہم جب چاہیں ہیں ان کو ویڈیو کال پہ دیکھ سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کال پہ
رابطہ کر سکتے ہیں اپنوں سے اور انہیں میسج میسیج دے سکتے ہیں ان کی خیریت وافیت کر سکتے ہیں
جی
جی تو یہ سب کے لیے تو بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے جدید ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے آپ اگر اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مفید رہے گی ہمیشہ
جی صحی کہا آپ نے وہ تو ہمارے پت ہے کہ ہم اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا اپنے لیے خراب کرتے ہیں
جی جی اب دیکھیے موبائل میں اب سب اے آئی فیچرس آگئے ہیں آپ کے گھنٹوں کے کام وہ چھٹکیوں میں منٹوں میں کر دیتا ہے آپ کے سارے جی سارے کام ایک دم آسان کرتے ہیں آپ کو کسی چیز کی جان کاری چاہیے پٹ سے وہ ایک بار آپ اس سے پوچھیں گے وہ آپ کو پورے ڈیٹیل میں آپ کو ساری جانکاری دے دے گا
نہیں خاص کر جو پڑھنے والوں بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہوگ کوئی پروجیکٹ بنانا ہے کوئی فائل بنانا ہے کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اتنی ایزلی اس سمجا دیتا ہے کہ کوئی ٹیچر بھی اتنے ایزیلی نہیں سمجھا سکتا ہے آپ بارہ پہنچیں گے اس سے بھی آسان طریقے سے سمجھاؤ اس سے بھی احسان تو اتنی بار سمجھائے گا اور ایسا سمجھائے گا کہ سمجھ میں آ جائے گا اور انسان اگز سمجھ لے تو اپنے لینگویج میں وہ لکھ بھی سکتا ہے پڑھ کے بس سمجھ جائے ٹاپک
ہوں
اور فون کی ایک اچھی خاصیت
انٹرٹینمنٹ کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں موبائل کو لیکن یہ ہے کہ پھر زیادہ اس اسکرین ٹائم سے بچنا چاہیے
صحیح فرمایا ا فون کی ایک اچھی خاصیت یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہم اپنی تصویریں کو کھینچ سکتے ہیں کوئی اچھا محول ہو فیملی گھر والے اکٹھا ہو عید ہو بقرا عید ہو گھر میں شادی ہو تو ایک جو یاد گار اور رہتا ہے نا کہ وہ فون میں ہمیشہ سلامت رہتا ہے تو کبھی کئی سالوں کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہاں یاد آتا ہے کہ ہاں یہ دن کا تھا وہ ایک یادگار کی اس سے بھی فوٹو ہے ویڈیو ہے تصویریں یہ سب کھینچ کے رکھ سکتے ہیں تو یہ سب کافی آسان ہو گیا ہے
جی اس میں آپ میموری میں اس کو سیو کر سکتے ہیں اور لمبی تاریخ تک جی
ٹی وی رہتی تھی اب کیسے پہلے والے دیتی ہے سب ٹوٹ جاتی ہیں کھو جاتی ہیں پت نہیں پتا نہیں سب کھو جاتا ہے فون میں سب
جی جی ہاں تو اس کے فائدے ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں آپ اس سے صحیح استعمال کریں گے تو اس کا کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں
جی صحیح کہا آپ نے لیکن ایسا بھی نہیں کرے کوئی انسان دن بھر فون دیکھے اسکرین دیکھے صبح شام رات وہ رات میں دیر تک تک جگتا رہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو پوری رجہ کے فون دیکتے ہوئے موویز دیک کے اندر پھر موویز دیکھتے ہیں ڈراما دیکھتے ہیں تو ایسا بھی نہیںک کرنا چاہیے کہ رات رات تو یہ آنکھیں کمزور ہوتی ہیں اس سے اور مائنڈ بھی ڈسٹرب رہتا ہے اتنا زیادہ فون کا استعمال کرنا بھی ہمارے لیے نہیں اچھا ہے
ہوں یہ تو ہے موبائل کا استعمال زیادہ کرنا اور زیادہ دیر تک دیکھنا وہ آپ کے لیے نقصان دہ
نقصان دہ ثابت ہو صحیح کہا وہ رات میں تو خاص کر ہم لوگ کو جلدی سونا چاہیے اور جلدی اٹھنا چاہے
جی تو آپ اس کا جتنا کم استعمال کریں گے اور جت اتنا آپ اپنے فائدے اور جانکاری کے لیے اس کو استعمال کریں گے ضرورت پہ جتنا آپ کو استعمال کریں گے اتنا ہی آپ کو وہ فائدہ دے گا جی
کہ جب آپ سو کے اٹھے تو کم سے کم آدھے گھنٹے تک اسکرین نہیں دیکھیں لیکن لاسٹ لوگ اٹھے ساتھ جیسے آنکھ کھلتی ہے پہلا کام انسان اپنے فون کی اسکرین دیکھتا ہے چاہے ٹائم ہی دیکھتا ہو
ہوں بھلے ٹائم سب سے پہلے انسان کی جو عادت ہوتی ہے وہ ٹائم دیکھتا ہے
ٹائم دیکھتا ہے لیکن کہتے یہ ہے کہ صبح کے آدھے گھنٹے تک اسکرین نہیں دیکھنی چاہیے
جی یا پھر کبھی کبھی ان کے یہ ہوتا ہے کہ الارم لگاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کیا ٹائم ہو گیا ہے کہیں دیر تو نہیں ہوگی کہیں جانا ہے کچھ کرنا ہے جی
اب تو گھڑی بڑی کا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا ہے انسان سب کچھ فون میں کرتا ہے
فون نے اتنی سہولیت دے دی ہے انسان کو کہ اب کتنی چیزوں کی اب ضرورت ہی نہیں ہوتی
بہت زیادہ سہولیت ہو گئی ہے انسان کہ لوکیشن کہیں کھڑا ہے کسی کوئی جا نہیں پا رہا ہے تو اپنی کشن وید ایگزٹ جگہ تھا وہ پہنچ جائے گا پہلے یہ سب نہیں تھا انسان بھٹکتا رہتا تھا کہ ڈونڈنے میں ادھر ادھر کون یہ وہ اپ سان لوکیشن بھیٹ دی دتاوں ر آ جائے گا کچھ کھانے کا من ہو تو آپ کے گھر آ جائے گا
جی آپ کسی باہر شہر میں جائیں آپ کو وہاں کا پتہ نہیں ہے یا آپ آ کو آٹو یا کیب نہیں مل رہی ہے تو آپ آن لائن بک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آسام آسانی سے پہ جا سکتے ہیں موبائل کی مدد سے
جی صحیح کہ آپ نے دیکھیک ہے پھر ان شاء اللہ آپ سے بات ہوتی ہے
جی جی بالکل ان شاء اللہ پھر بات ہوگی ٹھیک ہے اللہ آاپ کہ